ہلو
ہلو
السلام علیکم آپا کیسے ہو آپ
وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ہوں کیریت سے ہوں تم اپنے سناؤ تم کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالی آج آج میں نا بیٹھے تھے
ہاں ہاں بولیے
آج میں بیٹھی تھی پٹھی تو سوچتے پرانی باتیں یاد آ گئ وہ پرانا زمانہ اور پرانی باتیں یاد آ گئ میرے کو آج تو میں نے سوچا چلو آج اسی بارے میں تم سے کچھ باتیں کی جائیں
جی جی بالکل بالکل بہت اچھا ہوا جو تم نے فون لگایا مجھے بھی کیا ہے کہ کبھی کبھی پرانے دن بہت یاد آتے ہیں اور جب مجھے یاد آتے ہیں نا توب میں تو میر کو آنکھیں جب بند کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل میں ان دنوں میں چلی گئی ہوں میں پوری م کھو جاتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے
جی جی سچ کہوں پرانے زمانے کی سادگی میں ایک الگ ہی سکون تھا کتنا اچھا لگتا تھا پرانے لوگ پرانے زمانہ بہت یاد آتا ہے آج کے اس نئے دور میں
صحی بالکل تم صحی بول رہی ہو اس وقت لوگوں کے پاس کوئی سوھائیں بھی نہیں تھی اتنی کم سوھاؤ کے ہوتے ہوئے بھی لیکن دلوں میں محبت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی مطلب سویدھا تو نہ کے برابر تھی پہلے کے زمانے میں
جی جی جی
محبت اتنی تھی کہ میں کیا بتاؤں اور آج جتنی سویدھا لوگوں کے پاس ہے نا اتنی ہی محبت کم ہو گئی ہے لوگوں کے دنوں میں
جی جی پہلے زمانے کے لوگ صبح شام ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے رہتے تھے ایک دوسرے سے کے پاس جا کے بیٹھتے تھے گھنٹوں بتیاے رہتے تھے پر آج کل کے اس اس سے نئے دور میں لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور تو ٹھیک وہاں کہیں ایک فون تک لگانے کے لیے فرصت نہیں ملتی ہے لوگوں کو مطلب بہت بزی ہو گئے ہیں لوگ آج کل
صحیح ہے صحیح ہے بالکل صحیح بول رہی ہو آکا ارے پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ پڑوسی بھی ہمارے ایسے لگتے تھے کہ اپنے گھر والے ہی ہے پڑوسی اور گھر والوں میں کوئی فرق لگتا ہی نہیں تھا کچھ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ یہ اپنے ہیں یا اپنے پرائے ہے یا اپنے پڑوسی ہے کہ اپنے گھر کے سدسیہ ہے کہ اپنے کیا ہے مطلب کچھ بھی مطلب فرق نہیں لگتا تھا پہلے اور اب تو مطلب گھر گھر والوں مے بھی ایسا لگتا ہے کوئی اڑوسی پڑوسی ہے
اگر کسی کے گھر کوئی پریشانی آ جاتی تھی نا تو سب لوگ مل کر مدد کرتے تھے ایک دوسرے کا کام کرتے تھے مطلب مل جل کے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کوئی پریشانی پشانی بھی آئی ہیں لوگو کو احساس ہی نہیں ہونے دیتے تھے پریشانیوں کا
ج ہاں جی ہاں بالکل ایسا ہی لگتا تھا اور کسی کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتے تھے اگر کچھ دکھ پریشانی بھی ہوتی تھی نا تو سب میرے میرے آس پڑوس کے پورے محے والے اکٹھے ہو جاتے تھے اور اسے درج بناتے تھ ڈھالس دیتے تھ کہ ارے ت چنتا مت کرو ت بکگر مت کر اور ہم سب تمہارے ساتھ جیھ تم فکر پائپ کو کرتے ہو ایسا بول کے نا اس کو مطلب سنبھال لیتے تھے
مجھے تو پرانے دنوں کی شامیں بھی بہت یاد آتی ہیں وہ شام کو ٹہلنے نکل جانا رستے میں کوئی مل جانا گھنٹوں تک بت آنا بہت اچھا لگتا ہے
ہوں کیوں کیا ہے س کوئی اور کیاد جڑی ہے کیا اس دو باری
ارے صحیح کہا تو اس ٹائم پہ کیا تھا سہیلیاں مل جاتی تھھی آپس میں بہت دور تک گھومنے نکل جاتے تھے گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کر لیا کرتے تھے ایک دوسرے کا اپنا دل کا حال سنا دیا کرتے تھے وہ شامنے ہی کچھ اور تھی اور آج کے اس دور میں کوئی کھڑا ہو باہر نکلو تو کوئی دو منٹ کھڑے ہو کے ب گفت گو کرنے کے لیے تیار نہیں ایک دوسرے سے
بالکل صحیح کر رہی ہو تو تم بچے بھی کھلے میدان میں کھیلتے تھے اور بڑوں کا ا احترام کرتے تھے ہے نا اور گلیوں میں جیسے کھیلتے کھائے شور بجاتے تھے بچے اور اب تو گلیاں میدان ایسے سنسان سے لگتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پورا میران پڑا ہے
جی جی جی آج کل کے لوگ زیادہ ت ا تر اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور بس ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں
جی جی بالکل اور فرصت ملتی ہے بھی ہے نا تو یہ موبائل یا دوسری چیزوں میں وقت گزار دیتے ہیں لیکن کسی کے پاس جا کر دو محبت کے بول نہیں بولتے
جی جی آج تکنیک نے اتنی آسان زندگی اتنی آسان تو بنا دی ہے لیکن اپنوں سے بہت دور کر دیا ہے لوگوں کو
ہاں ہاں بالکل صحیح بول رہی ہو لیکن اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہونا تو رشتوں میں دوریا برن سب اور پاس کی جگہ بہت دور ہو جاتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو موبائل سے باتیں کرتے جیسا لگتا ہے سینکڑوں ہزارہ کلو میٹر دور بیٹھا ویکتی بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بس پاس ہی ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
دیکھ بھی سکتے ہیں ہزاروں کلو میٹر دور بیٹھے ویکتی کو بھی ایک طرح سے ٹیکنیک بہت اچھی بھی ہے
ہاں یہ تو اچھی لیکن پہلے زمانے میں خط لکھے جاتے تھے اور ان کے جواب کا انتظار رہتا تھا مطلب یہ سوچو کہ ہر دن ڈاکیا آتا تھا تو سوچتے پوچھتے تھے ہمارا کوئی چٹھی آئی ہے کیا ہمارا کوئی خط آئے ہے کیا مطلب انتظار اس میں بھی بہت مش سکون تھا ایک
جی صحیح بات بول رہی ہو اور جب خط آتا تھا نا تو پورے گھر میں خوشی کی لہر توڑ جایا کرتی تھی اور میں تو ہے نا جب میرا خط آتا تھا نا تو پہلے تو اس کو ہاتھ میں لے کے پورا اتنا سیدھے سے لگات ت چتی تھی اور پھر پورے گھر میں ناچتی تھی یرے میری چٹھی آئی ہے میری چٹھی آئی اتنی خوش ہویا کرتی تھی نا
جی جی جی اب پیغام پل بھر میں پہنچ جاتا ہے لیکن وہ انتظار اور وہ سب اس کا اس کی تو بات ہی بہت ال وہ جمع نہیں کچھ اور تھا
صحیح ہے لیکن اس انتظار اور اپناپن کی بات ہی کہیں کم ہو گئی ہے بس وہی پہلے والا انتظار اور پہلے والا جو اپناپن محبت ہوا کرتی تھی کاش وہ واپس لوٹ کر آ جائے
ہاں مجھے بھی پرانے ج مہمان کا سادہ کھانا بھی بہت پسند تھا کھانے میں چاہے کچھ کچھ بھی نہیں وہی دال چاول سبزی روٹی بنتی تھی لیکن وہ کھا کے بھی دل ایک دم خوش ہو جایا کرتا تھا
جی جی بالکل گھر کا بنا ہوا کھانا اور سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی تو بہت ہی الگ مزہ تھا بس خاص ا دلکو ا س یہ ملتا تھا کہ جو بھی بچہ تھا گھر میں ہم سب پورے پریوار کے ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے اور مل
جی
یہ سکون کی بات تھی
جی جی آج کل کے لوگ جل میں رہتے ہیں اور بس ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں نہ ایک دوسرے مرے کے ساتھ ن ایک ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں کچھ بولو تو بولے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے وقت نہیں ہے
اس لیے کئی بار پریوار کے ساتھ بیٹھنا بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ملتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جتنے بھی ہم اپارے کام میں مصروف ہوں یا بی ہوں یا کتنا بھی اس کو لیکن شام کے وقت گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تو ہمیں ہمارے پریوار کے لیے کچھ بھی کر کے نکالنا ہی چاہیے اس سے جو پیار محبت بڑھ را پریوار میں اس سے س جو جو سکون م ہے اور جو آنند کی انوبھتی ہوتی ہے نا اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے
جی جی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پرانے دور کی اچھی باتیں نہیں بھولنی چاہیے کیونکہ پرانا دور ہمیں بہت کچھ سکھا کے گیا ہے بڑوں کی عزت کرنا فوٹو سے ار محبت رشتوں کی قدر کرنا یہ سب ہمیں بہت کچھ سکھا کے گیا ہے ل لیکن آج کے دور میں بھی اپنی خوبیاں بھی بہت ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ دور خراب یہ بھی بہت اچھا ہے
جی ہاں جی ہاں بالکل تعلیم علام اور جانکاری حاصل کرنا پلے سے کہیں آسان ہو گیا ہے لیکن بڑوں بوڑھوں کی عزت آج کل کے بچے ایسا لگتا سہ کرنا ہی بھول گئے ہیں
جی جی کیونکہ اچھی پرورش سب سے بڑی دولت ہے مجھے تو کبھی کبھی پرانے یادوں میں کھو جانا بہت اچھا لگتا ہے
یہ بہت اچھا لگتا ہے ہے تو چلو اس کے آگے پھر اور کبھی بات گتگو کریں گے مجھے ذرا کام کا یاد آ گیا ہے تو بعد میں بات کر نٹ
جی جی جی خطہ آاپس آگے کی گفتگو بعد میں کریں گے
جی جی بالکل جب بھی ٹائم ملے گا نا تب م آگے کی شروع کرے گے
جی جی جی چلو چلو گلاب خدافظ اللہ حافظ